السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میں ا پڑ تو اور خیریت
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے جی جناب خیریت
الحمد للہ سب بڑھیا ہے اور سنائیے آپ کے کیسا چل رہا ہے
جی جی بڑھیا اللہ کرن ہے جی اللہ کا فضل و کرم ہے بہترین چل رہا ہے اور جی اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کی زندگی پ کر سکون گزرے ہے کہ نہیں جی جی یہ ہے پرسکون زندگی گزرے ہ دیکھیے مطلب کہ ہ جی چلیے اللہ کا شکرہ رہ ہے ب دھیے یہ جو ہے ہم لوگ اپنے پر دھیان دے کے دینی تعلیم اور دینی معلومات ہم کو معلوم ہونی چاہیے مطلب کہ دین کے لائن سے جڑے رہے اور دین کی بات معلوم ہونی چاہیے
بےسک بےسک ہونا چاہیے ہاں ہونا چاہیے بےسک ہونا چاہیے
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جی یہ سنت ہے اس کو معلوم رکھیں کہ کیا تعلیم ہے کن چیزوں سے منع کیا ہے کن چیزوں کو کرنے کا حکم کم دیا
چاہیے جی جی جی جیی یعنی تعلیم جو ہے ہم لوگوں کو کرنی چاہیے پ نہیں
ہاں بے سک بےسک کرنی چاہیے ضرور
جی دینی تعلیم اپ دیکھیے ہمارے یہاں تو یہ ماحول ہے آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا ہے ہمارے یہاں یہ ماحول ہے کہ لوگ زیادہ زور مطلب کہ دنیا کے لائن سے پڑھانے میں
ہ ہاں بالکل بالکل ت یہ کیا کل ادھکتر یہی ہے کہ دنیا کی لائ پر
جی جی بالکل بالکل ی
دن دن کے معاملے میں بالکل نہیں ہے اور اگر دن کی دن کے معاملے میں اگر بات کریں تو پتا نہیں کیا ہے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جن کے معاملے میں اگر کوئی بات کرے تو ان کو غور فکر نہیں کرتا غور فذکر اگر کر لے وہ تو اللہ تعالی ان کو نماز نماز پڑھنے کا تحقیق کاف ہمت دے لیکن وہ دل و دماغ میں لیتے نہیں ہے اگر ان سے کو دن کے معامل میں بات کریں تو دھیان ان کا کوئی دوسرا ففٹیوں کا رہتا ہے
جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے
کا اپن جس آپ جیسے کہ امام صاحب دن کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں کیا امام صاحب جمعے کے دن ختبا مطلب ج تقریر کرتے ہیں جمعہ کے دن وہ تقریر کو تو اگر جوس اس کا دل ایمان صاف ہے تو وہ سچے دل سے اگر مائنڈ فریش ہو کے فری ہو کر سنے گا تو اس کے دماغ میں لگتی ہے دس بات میں سے دو بات اس کو دماغ میں لگے گی ضرور دو ماہ بات تو اس کو دماغ میں لگے گی تو تھوڑا تھوڑا اس کو احساس ہونے لگ جائے گا نہیں کہ ہاں اللہ سے ہمیں ڈرنا ہے اور نماز اور دن کے معاملے میں دن کے طریقے پہ
جی جی بالکل صحی فرمایا آپ نے دیکھیے دین معاملے سے سب کو جڑا رہنا چاہیے اور کیا ہے کہ دیکھیے دینی تعلیم ہونی چاہیے ہم ہمارے یہ ہے کہ ماحول بنا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ مطلب زیادہ تر انگریزی پڑھائی پڑھاتے ہیں انگلش پڑھائی پڑھاتے ہیں دین کے مطلب کہ دین کی کتابوں سے بے خبر رہ جی جی دین کی کتابوں سے بے خبر رکھتے ہیں دین کی کتابوں سے ایک دم بے خبر رکھتا اپنے بچوں کو
ہاں تی
جی تو ہم تو جی ماحول دیکھیے یہ ماحول مطلب کہ بنا ہوا ہمارے یہاں کی لوگ زیادہ تر دین کی لائن سے کتاب نہیں دین کی لائن سے کتابیں نہیں پڑھاتے ہیں جیسے قرآن و حدیث ہو گیا
ہاں ہاں ہاں بالکل ج صحیح بات ہے
جی کیونکہ دیکھیے دینی تعلیم جاننا بہت ہی ضروری ہے
ہاں بالکل ضروری ہے بالکل بے شک بہت روری ہے دن تعلیم جاننا
جی دینی تعلیم بہت ضروری ہے دیکھیے اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے نا تو تو وہ ہماری عزت بھی کرے گا ادب بھی کرے گا اور اس کو صحیح سمجھ صحیح سمجھ رہے گا ہرام و حلال کی پہچان ہوگا ابھی سے ہے کہ نہیں جی اپنے گھر میں دینی ماحول بناائے جی جی جی ضرور بھی ضرور جی انشاء اللہ جی ہم تو یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ
دین سے جڑے رہے اور کیا کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی دین سے جوڑے ہے کہ نہیں جی جی دین کا ماحول اول جو ہے دینی تعلیم سب سے زیادہ اہم
بہت بالکل رائٹ بالکل صحیح بولا اپ نے بے شک کل انسان کے لیے بہت ضروری ہے بہت ضروری دین سیکھنا بہت ضروری ہے انسان کے لیے دین سیکھنے کے لیے تھوڑا ٹائم خرچ کرنا پڑتا ہے باقی اگر جس کے اللہ پاک جس کے دل میں دل اتار دیتا ہے تو اس کو ہر سمسیا ہر پریشانی بیماری ہر بیماری دکھ تکلیف سب چیزوں سے دور کر دیتا
جی جی بالکل بالکل صحیح بات بالکل صحیح بات ہی
پر اگر جو دن کو اپنے دماغ میں نہیں اتارے گا چاہے وہ اگر ایک ہزار روپئے بھی کما رہا ہوگا تو اس کو ایک ہزار میں برکت نہیں دے گا اپر والا اگر جس بندے نے دن کو تار لیا اللہ کے کہ یہ دی ہوئی راست پہ چلے گا تو اللہ پاک کے ایک ہزار روپئے میں اتنا اتنی برکت دے دے گا کہ اس کے سو روپئے میں دو سو روپئے میں پورا گھر کا خرچہ پانی چلاے گا اور آٹھ سو روپئے مہینے کے بڑھ جائے گے مطلب ڈیلی کے بڑھ جائیں گے آٹھ سو روپئے
جی جی بالکل صحی بات آپ فرما رہے ہیں انشاء اللہ دیکھیے کوشش دیکھیے کوشش ہماری ہے کہ ہم بھی دین کے لائن سے جڑے اور اپنے بچوں کو بھی دین اپنے بچوں کو بھی مطلب کہ چھوٹے سے ہی دین سکھا ہے کہ ہمارے نبی کون تھے ہمارے ہمار ہمارے نبی کون تھے
بے سک بے سک بے سک صحی بات ہے بالکل بالکل ا چاہے بچوں کو تبھی بچوں کو اگر ابھی سے ہی سکھائیں گے ب چ کوو تو بعد میں د دقت نہیں آئے گی بچے یا دن کے راستے پرہبشی سیکھے سکھائے ان کو دن کے معاملے میں تو آگے جا کے ان کو دقت نہیں ہوگی اور بچہ بچہ بچہ صحیح راستے پہ چلے گا اگر دن ابھی سے سکھائیں گے اس کو اچھا اچھے راتے پہلے گا اچھ اخلاق سے بولے گا بڑو سے اچھے ا جب سے بات کرے گا
جی یہ ہون چاہیے مطلب کہ دیکھیے اگر ہم اپنے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے دیندار بنے اور علم سیکھے تو ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مطلب کہ دین کے لائن سے اس کو جتنا ہو سکےتنا جوڑے دین کی تعلیم دے دین کی تعلیم دے دینی ماحول میں رکھے دینی ماحول میں رکھے تاکہ کہ ہمارے بچے اچھے مطلب کہ ہاں اچھے مطلب کہ پرورش اور اچھے مطلب کہ ترغیب پا پا سکے ہمارے بچے ہے کہ نا جی جی تو سب سے ضروری چیز دیکھیے دیکھیے مطلب کہ دنیا کے لائن سے پڑھانا کوئی بری بات نہیں ہے دنیا کے لائن سے پڑھائی ہے لیکن یہ ہے کہ مطلب کہ دینی سب اینڈ جو سب تو ضروری ہے اہم ہے ہے کہ نہیں جی بنیادی چیز یہ ہونا چاہیے کہ بنیادی طور پر سب سے پہلے ہم جو اپنے بچوں کو وہ دین کی تعلیم دے ہے کہ نہیں جی دین کی تعلیم د یں اپنے بچے
بسک دن کی تعلیم دینے سے گھر کے اندر ہر پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور اللہ تالا ہم سب کو دن کی تعلیم دینے کی توفیق دے اور ہمارے دل اور دماغ میں یہ چیز
دونوں اپنے اپنے وقت میں کام دے گا ہے کہ نہیں دینی لائن سے اگر آپ مطلب کہ پڑھا رہے ہیں اور دینی مطلب کہ تعلیم دے رہے ہیں ہم خود بھی مطلب کہ دینی تعلیم حاصل کریں اپنے بچوں کو بھی اگر دینی تعلیم دے رہے تو آگے چل کے آپ کی مطلب کی عزت ہوگی اور آپ کی آپ کی عزت اور ادب بچے کریں گے دین کی تعلیم اگر لے لے گا تو جی جی صحیح ہے ہاں آپ کی ادب آپ کی ادب کرے گی آپ
ہاں بساخ بالکل صحی بات ہے سحیح بات بولا آپ نے
پ لےا تو کو سمجھ آئے گا کہ ہاں ہمارے لیے کیا اچھا ہے ہمارے لیے کیا تھڑا
ہاں بے تک بہ تک صحی بات
ہاں اور دینی لائن سے جو پڑھائی ہوتی ہے پڑھائی کرنے کے بعد آدمی کو دونوں مطلب کے جہاں میں کامیابی ملےی دونوں جہاں میں مطلب کہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو کامیابی ملے گی اور کیا کہتے ہیں دونوں جہان میں وہ کامیاب ہو جائے گا ٹھیک ہے نا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب
جی ج یہ ساری بالل بالکل صحیح بات ہے دیکھیے دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم ہونی چاہیے اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکے دن کی تعلیم دین کی دینداروں کی صحبت میں بیٹھائے دینی ماحول میں بیٹھائے تاکہ ہمارے بچے آگے چل کے اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچان سک کر ان کی باتوں کو سمجھ سکے ان کی بات ہمارے بچے بچوں کے دلوں میں اتر سکے
ب سک ب شخ
جی جی ان شاء اللہ اللہ تعالی عمل کرنے کے کط فرما آپ سے ب بات کر کے بہت ہی اچھا لگا چلیے ان شاء اللہ پھر بات ہو گیا السلام علیکم
و وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورکاتہ